وورحمۃ السلام علیکم وورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام اور خیریت سے ہو آپ
ہاں گرے وہ گرے وہقی کہ مما جا بابا جا بائ جین سب خری ہے
سب خیریت سے ہے بس شکر ہے اللہ کا
تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
ہ نا کای ہے بس ابھی فارق ہو گئے تھے کام کر کے
چلو بہت ہی اچھی بات ہے تو میں بیٹھا تھا میں نے بھی کھانا بانا ہاں نہیں تو کاھا کر تھڑا د رہا تھا کیا حالال ہو ہے کہاں پہ نیوز ویوز دیکھ رہا تھا تو آپ کو تو پتا ہی ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا ہماری زگی کا ایک اہم حساب چ کا ہے فیس بک ہو انسٹاگرام ہو واٹس ایپ ہو یو ٹیوب ہو اور یا دوسری کوئی اپلیکیشن بھر کے لوگوں کے کو آپ آپس میں جوڑنے کا ذریعہ ہے تو سوشل میڈیا نے کمیونیکیشن آان اور تیز بنا دیا ہے سب سے پہلے سوشل میڈیا لوگ کو
موجودہ دور میں اگر سوشل میڈیا کا دیکھے وہ تو انسان کی زندگی ایک اہم حصہ بن چکا ہےا فیس بک انسٹاگرام واٹس ایپ ایسی جو جیسی مختلف ویب سائٹ اور ایلیکیشن نے دنیا بھر کو ایک دوسرے کے قریب لا دیا ایک طرح سے
ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا تو سب سے پہلے سوشل میڈیا لوگوں کو ایک دوسرے کے کے قریب لاتا ہے اگر ہمارے رشتے دار یا دوست کے کسی دور شہر یا ملک میں رہتے ہیں تو ہم ان سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کالس کر سکتے ہیں وائس میسجز اور چیٹس کے ذریعے مطلب کہ دوریا کم ہو جاتی ہے تو سوشل میڈیا تعلیم کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہے اسٹوڈینٹس آن لائن لیکچر دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشنل ویڈیوز سے سیکھ سکتے ہیں وہ نئے ٹاپکس کے بارے میں مطلب کہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو آج آج کل بہت سے ٹیچرس اور ایجوکیشنل چینلز سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا پر مفت تعلیم فراہم کر رہے ہیں ہے نا
ہاں درست فرمایا آپ نے بالکل آج کل لوگ مطلب خبر حاصل کرنے کے لیے تعلیم پانے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے ہے نا وہ کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہاں اپنے اہم و چیزوں سے رابطہ کرنے کے لیے مطلب سب کاموں کے لیے اسی کا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں
ہاں ہاں اسی کے علاوہ سوشل میڈیا بزنس اور مارکیٹنگ کے لیے بھی اہم ہے چھوٹے اور بڑے کاروبار اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو پرموٹ کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے اس سے مطلب کہ ان کا بزنس سوشل میڈیا کا یوز کرتا ہے تو اس سے ان کا بزنس گرو کرتا ہے اور نئے کسٹمرس ملتے ہیں بہت دور سے مطلب کہ لوگ آن لائن دیکھ کے ان کے پاس آتے ہیں پروڈکٹ خریدنے کے لیے اسے ان کی انکم بھی ارن کر رہی ہے تو سوچ میڈیا ہمیں دنیا بھر کی خبروں سے آگے رکھتا ہے تو ہم چند سیکنڈس میں کسی بھی ملک نیوز دیکھ سکتے ہیں سپورٹس ٹیکنالوجی سائنس اور انٹرٹین سے متعلق ہر ش ک مطلب کہ ہر طرح کی معلومات آسانی سے مل جاتی ہے ہے نا
درست فرمایا آپ نے وہ تو چلو چھوڑیے یا دنیا بھر کہ لوگوں کو بھی ایک دوسرے سے فورا جوڑ دیتا ہے ہے نا اس کے ذریعے مطلب دور د دراز رہنے والے اپنے رشتے داروں سے ہم آسانی سے ہمارے جو عزیز ہو ان سے آسانی سے رابطہ
ہاں ہاں بالکل تو اسی کےے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ٹیلنٹ دیکھنا کا بھی بلکہ بہترین ذریعہ ہے تو اگر کسی سنکگ ڈرائگ کو رائٹنگ یا کسی اور فیلڈ میں میں مطلب مہارت ہوں تو وہ اپنا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لا سکتا ہے بہت سے لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے مشہور ملب ہوئے اور انہیں نئے موقع ملے تو لیکن سوچ سوشل میڈیا کے کچھ نقصانات بھی ہے بہت زیادہ استعمال م کے وقت کا ضائع کرتا ہے کچھ لوگ پورے موبائل پر لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی اور صحت متاثر ہوتی ہے تو اس لیے سوشل میڈیا کو کو ہمیشہ بیلنس کے ساتھ رکھنا چاہیے ہے نا
آپ نے کئی لوگ تو مطلب گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنا واٹس ایپ پ فیس بک پہ
ھم
مطلب انہیں پتا ہی نہیں چلتا احساس ہی نہیں ہوتا ان کو نہ بھوک پیاس کا ہے نا کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا ان کو مطلب ان کو وقت کے گزرنے کا دن رات کا دنیا کی مصروفیت بالکل ہی بےگان نہیں ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو فیک نیوزز بھی سوشل میڈیا کی کہ مطلب کہ بارے میں مسئلہ ہےئے تو کبھی کبھی گھنٹے مطلب کہ ا خراب بہت تیزی ا مطلب کبھی کبھی گھنٹے بہت تیزی سے پھیل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اسی لیے کسی بھی خبر پر مطلب کہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے ہمیں پہلے کیا کرنا چاہے کہ کبھی کبھار ہم دو یا تین منٹ اس کے لیے فون اٹھاتے ہیں لیکن کب چار پانچ پانچ گھنٹے نکل جاتے ہیں پتا نہیں چل رہتا ہے تو اسی کے ساتھ فیک نیوز بھی سوشل میڈیا کی بارے میں مسئلہ ہے کبھی کبھی غط خبریں بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے تو اس لیے کسی بھی خبر پر یقین کرنا کرنے سے پہلے اس کی تسکید کرنی چاہیے ہے نا
ہوں ہوں صحی فرمایا آپ نے بالکل
آپ کو کیا لگتا ہے آپ بتائیں
نہیں میرا تو ایسے ہی ہے کہ مطلب صحی عرادے سے استعمال کیا جائے ہےا تو پھر تو دیکھو انسان کے لیے یہ کامیابی کا راستہ بھول دیتا ہے ایک طرح سے
ہاں پرائیویسی مطلب کہ اسی کے ساتھ س مطلب کہ پرائیویسی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے ہمیں اپنی پرسنل انفارمیشن ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہے آن لائن سیفٹی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ کہ ہم کسی مطلب مشکل کا شکار نہ ہوں تو سوشل میڈیا اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے تو یہ تعلیم بزنس کمیونیکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی قیمتی ٹول ہے تو لیکن اس کا غلط استعمال تک نقصان بھی پہنچا سکتے ہے تو اس لیے ہمیں سوشل میڈیا کو ذمہ داری اور سمجھداری کے ساتھ یوز کرنا چاہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا ماڈرن دنیا کے کہ ایک ضروری ضرورت بن چکا ہے تو اس مر ان سے لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا ہے اور دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے تو اگر ہم اسی کے صحیح اور مؤثر استعمال کرے تو یہ ہماری ترقی اور کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہے نا
ہوں ہمارے یہاں پہ ایک ہاں ہمارے باورچی تھے یہاں پہ گھر میں
ہوں ہوں
مطلب ایسا ہوا کہ اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جیسے کانا بنا رہے ہیں یا کچھ ہے نا تو کسی کے لیے کچھ پکوان بنا رہے ہیں تو مطلب ویڈیوز ڈال دیتے تھے دیکھو سوشل میڈیا کے ذریعے مطلب جہان بھر میں کیا ہو گیا مطلب وہ کتنے فیمس ہو گئے وہ جانور میں ہے نا تو مطلب کتنی رقم کما لی انہوں نے یہاں سے کتنا فائدہ ہوا انہیں
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو سوشل میڈیا کی اہمیت صرف کمیونیکیشن تک محدود نہیں ہے آج کل سوشل میڈیا لوگوں کو نئے آئیڈیاز اور نئے موقع بھی فراہم کرتا ہے ہر روز لاکھوں لوگ اپنے تجربات اور نالج شیئر کر ہیں جن سے دوسرے لوگ سیکھتے ہیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر شخص اپنی بات مطلب کہ دنیا تک پہنچا سکتا ہے نا
ہوں
ج
وہی ہے نا کہ یہاں پہ لوگ مطلب فری میں بیٹھے گھر پہ کوئی بھی آپ کورس کر لو کچھ بھی کر لو سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو ایک کلک پہ مل جاتا ہے آسانی سے
ہاں ہاں بالکل بالکل تو اسٹوڈینٹس کے لیے بھی سوشل میڈیا بہت ہی مالک ہے مفید ثابت ہو سکتا ہے ایجوکیشنل پیجز اور چینلز پر سائنس میتھس انگلش اور دوسرے سبجیکٹس کے لیکچررس موجود ہوتے ہیں تو اس سے اسٹوڈنٹس اپنی کلاس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا نالج بھی حاصل کر سکتے تو آن لائن کوئز اور ڈسکشنز بھی لرننگ کو مزید بہتر بناتے ہیں تو سوشل میڈیا لوگوں میں اوئرنیس پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے صحت صفائی انوائرمنٹ اور تعلیم جیسے موضوعات پر کیمپینگس چلائے جاتے ہیں تو ان سے کیمپنگ کے ذریعے لوگوں کو اہم مسائل کے بارے میں معلومات ملتی ہے اور وہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں ہے نا
ہ پر تھوڑا ایسا بھی ہے نا آج کل کہ اگر جب ہم دیکھتے کہ سوشل میڈیا پر جو ا خبریں افواہیں اور جو غلط معلومات ہے وہ بھی بڑی تیزی سے پھیلتی نا جس کی وجہ سے جو ہمارا عوام ہے وہ غلط فہمیوں میں چلی جاتی نا تو ایک دوسرے سے مطلب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا کیسے کیسے ہے نا اس کے علاوہ جو سائبر بلنگ ہے دھوکا دڑی ہے نجی معلومات کی چوری ہے آن لائن فریب جیسے مطلب فائل بھی بڑھ رہے ہیں نا اس پہ وہی ہے کہ ہاں ضرورت سے زیادہ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے تو ان کو مطلب یہ تنہائی کی طرف لے جاتا ہے ایک طرح سے ہے نا باقی سارے مطلب اپنے عزیزوں سے وہ بگڑ نہیں ہو جاتا ہے ایک طرح سے نا بےچینی اور پھر ذنیی دباب تک بھی لے جاتا ہے کیونکہ جب ہمارا کوئی کام ہم نہیں کرتے نا پورا ہمارا امال کوئی بیچ میں ہی رہ جائے ہم یہاں پہ اس پہ اسکرال کر کے ٹائم گھنٹوں پر جایا کر دیتے اپنے تو پھر اس کے بعد وہ تو مطلب ہے ہی کہ انسان پہ ذہنی دباؤ تو ہوگا ہی جب اس کا کام ہی نہیں ہوا کوئی ہے نا وہ اسی پہ وقت جایا کر رہا ہے
تو اسی کے سات س سے مطلب کہ آج کل جابس ڈھونڈنے مے بی بہ سوشل میڈیا مددگار ہے تو بہت سی کمپنیز اپنی ویکسین سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تو اس طرح سوشل میڈیا روزگار کے نئے دروازے کھولتا ہے تو ایمرجنسی سچویشنس میں بھی سوشل میڈیا کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے اگر کسی مطلب کہ علاج میں فل ارت کوئی کیا کوی اور مشکلات پیدا ہو جا تو لوگ فورا انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ ریلیفے انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں تو ریلیف مطلب کہ ایکٹیویٹیز اور مدد کی درخواست بھی سوشل میڈیا کے ذریعے تھے اسے پہنچتی ہے ہے نا
ہاں صحیح فرمایا یہ آپ نے
تو سوشل میڈیا مختلف کلچرس کو بھی سمجھ میں مدد کرتا ہے تو ہم دوسرے ملکوں کے لوگوں کی زندگی روایت اور تہذیب کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اس سے لوگ میں برداشت اور عزت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مک مختلف کاموں کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ س آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
ہاں